ہیلو
ہلو
جی کیا کرنے ہیں آپ
اور بتائیے کیسے ہیں
اچھے ہیں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں
ت میں بھی تھی وہ میں نے آپ دیکھ کے کال تو میں سافڈ ہو گئی تھی چلو اتنے دن بعد یادار کر لیا مجھے
ہاں ل تو آپ تو یاد کریں گے نہیں ہم ہی کر لے یاد آپ کو
اتنے دن کہاں غائب ہو گئے تھے
ارے ہم نہیں تھے بس یہ ہے کہ وچار وچار نہیں کرا رہے تھے اوروں نے
اوکے تو پیسے کی کمی آ گئی
نہیں نمبر م بن مل نے تھوڑا بریک ل دےیا تھا
اوک
ہاں مطلب تھوڑا سا پرابلم آ گئی تھی
پرابلم کیا پتا ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ بالکل ایکانت ہو جاؤ
ہاں وہی کیا تھا میں نے میں نے بتایا اپنا ریچارج نہیں کرایا انکمنگ بند ہو گئی کسی کال آنے میسج آتے تھ کسی کے میں نے بیک گراؤنڈ ڈٹا آف کر دیا
اوکے بہت بڑھیا کیا وہی تو میں دیک کر کے میں شوق ہو گئی کہ اتنے دنوں بعد کال آ گئی
ہاں میں نے ابھی کم سے کم ڈیڑھ مہینے بعد میں نے سم چالو کیا ہے ہوں
اور کیا چل رہا ہے
بس کچھ نہیں آیا تو سب سے تھوڑا ہوا و کھانے میںزر ڈائیے آپ کو کال کر لیں رچارج کروایا تھا جی ہ اچھا پہلے آپ ہی گیا تھا کیا کریں
ارے تو بہت اچھا کیا ہے کیادب ایسا بھی تو کوئی ہونا چاہیے کہ جب کو یا رہا ہے
آپ تو کریں گے نہیں ہم لوگ تو ہم ہی کر لے آپ کو ایز
دیکھو آپ کرو میں کرو کوئی چیز سیکنڈ روپ تھوڑی ہوی
ہاں ہاں ہاں ہاں آپ ایسے ہی بانے بناتی ہیں ہر بار
آپ کرو میں کرو میں ہی کرتا ہوں پھر آپ نہیں کرتی ہوں یہ بول کے ار
اب نےسٹ ٹم
ہ ہ آپ نے پچھلی بار وی صا ہی کہا تھا
چلو چلو اپنی ضرور کر لیں گے گ
ہ اچھا کر دیجیے گا آپ یاد کر لییے ا گگر یہ بس تھوڑا ہمیں بھی اچھا لگے گا
وہ بالکل کر ل گ
اب بتائیے کیا کر رہی ہے
بس کچھ نہیں تھوڑا بہت کام تھا
ہاں ہاں
بس اسی کوئی نپٹا رہی ت ہیں
اچھا کیا کر دی تھی کھانا وانا بنا دی تھی کیا
نہیں نہیں آفس کا یہ کچھ پروجیکٹ تھا سے کوئی
اچھا اچھا
ہوں
اور جائیے سب گھر پہ سب کیسے ہیں
س س
نہیں بتائیے کیسی چل رہی زندگی کٹ رہی ہے
نہیں اس کو کٹیا نہیں جائیں گے بہت بڑھیا زندگی کو ہم کاٹے گ اچھے سے جیو
ہوں یہ بات تو
ہاں تو
ہاص یہ آپ کی پوازیٹیو باتیں میرے دماغ میں بھی گھس جاتی ہے
بالکل دیکھو چ بتے ہیں تو اس کو بتا ہی نہیں جاتی ہے جب آپ کرنے لگو گے تو آپ کو صی چیز اچھی لگے گی یا تو آپ کا بیک گراؤنڈ نگیٹو والا ہے بس اس کو پیو بن جو سب لوگ سکارمکل سوچتے ہیں
ہوں
ساری چیزیں اچھی ہوگی کبھی آپ خ مجھے دیکئی م پر د وہ آپمان کرنا ہے مجھے جٹ
کاش آپ جتنی پازیٹیو بات کرتی ہیں نا کاش وہ ساری چیزیں مطلب ہم کو سمجھ تو آتی ہے بس ہم اس پہ عمل نہیں کر پاتے اس چیز پہ
ایکچولی میں پتا ہے کیا ریزن ہے کیا کر رہے ہو آج کاہ یہ بتاؤ
کچھ فی الحال تو ابھی کچھ نہیں کر رہے سچ بتایا تو
اچھا اسی لیے تو نکلیے کہ سوچتے ہو کہیں نکلو جاب کرو
زیادہ نیگیٹیو ہی تھاٹ ہمیشہ میرے دماغ میں گھومتے رہتے ہیں اور وہی چیزیں ہم کر رہے ہیں گھوم پھر کے اب آ کو پتا ہے چیز غلط ہے نہیں کرنی چاہیے سوچتے نہیں کریں گے نہیں کریں گے وہ پھر وہی چیز کر دیتے ہیں
اسی لیے تو فیسلے نہیں لے پاتے
ہاں فیصلے نہیں لے پا رہے ہم صحیح غلط کے فیصلے ایک دم الٹے سیدھے لے رہے ہیں ب سچ بتایا تو
ہ تو ک سجس تیا کر م تو پوچ بھی ہے ایک کی چیزیں
ہاں بڑے بزرگ کہ کے گئے تھے ہمیشہ صحیح رہا ب چلنا ہم تو غلط رات پہ چلے ہی چلے اور ساتھ میں اپنے جو میرے ساتھ تھے ان کو بھی لے کے چل دیے بچ گئی آپ نے تو آپ کو بھی لے چل دو اسی راہ پہ
نہیں میں تو جاتی نہیں سمجھتا تو مجھے صرف پازیٹیو لوگ پسند ہے اور اگر شاید یہ پہلے اپ نکیت د بھی ملے ہوتے یا پھر راستہ چھوڑ دیتے تو میں خود ہی راستہ بدل دیتی ہوں جو غلط راہ کتا ہے
یہی بہت اچھی چیز ہے آپ کے اندر کاش ہم بھی تھوڑا ایسے ہی ہوتے
خود پہ ڈیپینڈ ہوتی ہیں چیزیں آپ کو دنیا میں لوگ بہت ملیں گے کچھ اچھے ملیں گے کچھ برے ملیں گے لیکن
تو ہمیں تو صرف برے برے ملتے اچھے تو آپ ہی ملی ہو صرف بس
اس کا ایک ندن رہا ہے نا
ہ ریزلٹ بھی بتا دی تی اپ
آپ نے ہر جگہ ایک دل کا اپیگ کیا دماغ کا نہیں کیا اس میں کہا یہ اچھا ہے تو بول دیا ہاں اچھا ہے یہ نہیں دیکھا ہے کہ اچھا ہے لیکن کیا ہے جی
ہاں یہ چیزیں تو آپ سچ بتائے تو آپ بے من کی بولنی ایسا لگ رہا ہے کئی ن ک کنیکٹ ہو رہ
ہاں تو جب انسان کرنا تو ہوتا ہے نا چاہے وہ پانچ منٹ ہو یا دس منٹ ہو بات کرنے سے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور من کی پٹی پھر نکلنے لگتی ہیں
ہاں بالکل اب کسی بھی انسان سے آپ زیادہ بات کرنے لگیں گے تو دگاؤ ہو جائے گا
یہ تو بات نہیں ہوتی آپ کبھی کبھی فون کرتے ہو جیسے آج کے ک دن بعد کیا مجھے کال
ہ
تو ک ہوتی ہے نا ابھی تو جیسے میں نے آپس سے زیادہ بات نہیں کرتی لیکن میں آ کے اندر کی باتیں بتایا نہیں
ہاں آپ نے مطلب آپ نے مطلب کیا مطلب بہت س مڑی ہڑی کرنے کی کیا سیکھ لیا آپ نے ایسا کچھ مطلب من ویگانک کام کر رہی ہیں آدی سے من پڑھ رہی ہیں ایسا لگتا ہے
نہیں اس کا ایک تو پتا ایک چیز رہی ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں میں نے بولا شروع سے آج تک جو ستے رہے میں نے ساتھ کھڑ دیا کی ے سچ اچھا لگتا ہے بولنا بھی اور سچ سننا بھی پتا ہے
وہی تو بات ہے ہم آپ سے جھوٹ بولتے ہی نہیں ہے ہم آپ سے سیدھا س سچ بولتے ہیں اور آپ پتہ ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم ب میں غلت بھی کر رہا ہوں میں آپ سے بتاؤں گا تو آپجھے جج نہیں کرو گی بس صرف سمجاؤ گی مجھے یہ چیزیں غلط ہے یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے
ہاں بالکل
اس لیے آپ آپ سے جھوٹ بولنے سے میں ڈر نہیں لگتا ہم کو بالکل بھی مطلب سچ بولنے میں ڈر نہیں لگتا ہے تو جھوٹ میں ب بولنے کا کوئی وہ دکھ ہی نہیں بنتا کہ میں جھوٹ بولوں آپ سے
اب میں باہر نکلتی ہوں ادھکتر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور جھوٹے لوگ تو مجھے بہت ملتے ہیں لیکن میں جھوٹ پکڑ نہیں دیتی ہوں
ہوں
میں تو راستہ ہی کب کر لیتی ہے
خاس ہم بھی تھوڑا ایسے ویسے ہو جائیں تھوڑا ٹریننگ وریننگ کیوں نہیں دیتی ہم کو
دیکھیے کبھی بھی کسی چیز کی ٹرینگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر میں کسی کام کو دل اور دماغ دونوں سے کام کروں گی نا
ج
تو کوئی بھی چیز پیننگ کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ بتائیے جو آج میں کام کر رہی ہوں تو کیا میں نے پنگ کریر نہیں
نہ ہی آپ نے تو نہیں کی ہے آپ شروعات سے ایسی ہیں ہم نے دیکھ
نا کسی چیز کو کرنے کی بالکل لگن بولتے ہیں آپ لگن سے کوئی کام بھی کرو گے نا تو آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آٹومیٹک کر لے گا
ہ
ہاں ساید اور پت ہے ہم تھوڑا سا مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کر کے آ رہے ہیں لائف میں زندگی میں اور کیا سوچ رہے ہیں میرے دماغ میں صحیح تھاٹس کیا ہیں غلط کیا ہے ملب ہم کمپیئر نہیں کر پا رہے سب کچھ مکس ہو جا رہا ہے آپس میں ایسا گڑبڑ گھوٹالہ بن کے باہر آتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم نے ایک کر کیا ڈال ہے
ایک ساتھ ایک کام کریے نا تھوڑا سا باہر نکلیے تھوڑا گھومے پھرے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ ہوا اچھے لوگوں کے بیچ میں
ہاں تو آپ کے ساتھ کب بیٹھے آپ بتائیے
پ بالکل بیٹھتے ہیں
کب بتائیے بتائیے آپ کب فری ہوں گی
جب آپ کی اچھا ہو تو مجھے خون گھما کرکے آ جائیے
ہ ٹھیک ہے اور کہ چلتے ہیں باہر آپ بول نہیں نا کہ باہر گھومے پھرریے تو آپ چلیے ساتھ میں بتائیے تو چلے
ٹھیک ہے کرتی
ہاں مجھے بھی تھوڑا مطلب
الدی مست آ
اس سے باہر جائیں تھوڑا دماغ بھی فریش ہو جائے گا میرا
ہاں
ہاں تو جب آپ کی چھٹی وٹی ہو جائے مطلب جب آپ کو ملے چ مطلب اس کام میں جلدی چھٹی ملتی نہیں ہے اور جب بھی آپ کو لگے کہ ہاں اب ہو جائے گا تو آپ ٹرپ پلان کیجیے مجھے ب جائیے پھر ہم لوگ چلتے ہیں
اور آپ تو گری پہ ہی ہیں ا اس طرح کہیں جاب آفی بھی مل جائے
ہاں نہیں جا رہے ہیں ابھی تو
تو یہ ٹھیک رہے گا میں ایک دن پہلے آپ کو بتاؤں یہ تیاری کر لیجیے گا
ہاں اوکے اوکے بتا دیجے گ بس ہم کو پہلے دو تین دن پہلے بتا دیجے ہم کو
آئی تو
ہاں تو چلیے گا تو پھر مطلب ٹائم نکال کے چلیے گا آرام سے ٹرپ ٹرپ مار کے ہی آئیں گے یہ نہیں کہ مطلب دو دن بعد پھر بھاگنا ہے مجھے
نہیں نہیں دو دن کا نہیں آئی چلیں گے تو شان د
ہ ہاں ہاں تین چار دن کی ٹرپ ہو جائے گی ایک دن آ رہا جانا ہو جاتا ہے ایک ڈڑھ دن تو آنا جانا ہو ہی جائے گا کہیں بھی چلیں گے اچھی جگہ گھومنے تو
ہاں سا
ہاں اور بتائیے کیا کر رہی تھی ابھی آپ
میں کچھ نہیں اپنا کام کر رہی تھی میں یہ پوچھ رہ ممیمی ا بھی ٹھیک ہے
ممی امی تو ابھی ویسے فی الحال ٹھیک ہی ہیں ہاں وہ جی کیا بول رہی تھی آواز کٹ آواز شاید آپ کی کٹ رہی تھی تھوڑی سی
میں بول رہا ہوں اب بی اس میں مممی کی طبیعت خراب تھی
ہاں ہاں ابھی ٹھیک ہو گئی ہے فی الحال تو دوا والا لے آئے تھے نا تو تھوڑا ساپ ممی کے ساتھ اٹھ بیٹھے ہو تو ہاں ممی اب ٹھیک ہوئے ہیں پہلے سے ٹھیک ہے ہاں امی نے بولا ہے آپ کو کہ گھر بلا لیں آ جائیے گا گھر ٹھیک ہے
ہڈ آئی گے
ٹھیک اچھا چل پ ابھی مجھے آنا بھی ہے نا تھوڑا سا کام تھا مجھے میں آپ کو بعد میں فون کرتا ہوں ٹھیک ہے بائے بائے دھیان رکھیے گا اپنا